ا
ہاں ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اور ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو
بیٹھا ہوں ابھی
کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا
چائے بنائی
ہاں چائے بھی بنائی ہے ابھی ڈیو پی رہا ہوں
کون ساڈو
ماؤونٹینڈیو
ڈرکی آگے جیت
آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اور اس کی شاپنگ کی کپڑے وپڑے لائے
ہاں کپڑے بھی رہ آؤٹ فٹ وائز آ کے
کیا نام ہے
پینٹ شرٹ ٹی شرٹ بنیان
ب ہیں
ہ
ہاں
وہ کیا ہوتا ہے
ا اور بولو
بس نارائن ڈا گے بیٹھا
ابھی جم جانا ہے
وہ سے ن سنڈے
ہ
اچھاچا
ہمیں سنڈے کے دن بھی جانا ہوتا ہے
وہ کو جی میں اور ٹھیک بس
ہاں آج میچ کھیلنے گئے تھے
ہاں گئے تھ ہم نے جیتا
اچھا
اپنے کھیلا میں چ
ہاں ہم نے بھی کھیلا میں نے سو رن بنائے
ہاں
وہ نک کی بس وارانڈہ پہ بیٹھا تھا
وپ آیا
ہاں بہپ ہویا
اچھا
پانی کس ل ہے ا پاپا نے لو ہی کےلا
اچھا ڈائٹ ڈائٹ ہے نا
ہاں م ڈٹک ل ہج کھانا ہوتا ہے طاقت بڑتی ہے اور ٹائڈ بھی ہوتی ہے
ہاں ہاں وہوٹس کات ہو
ہاں اوٹس کھاتا ہوں
اور پھر سب کچھ کرتے ہو
ہاں سب کچھ کہتا ہوں
ا جم جات
اتے ہو ہاں جاتا ہوں مگر آج نہیں جانا ہے آج سنڈے ہے نا اس لیے
ہاں ہمیں جانا ہے مگر ہمیں گولڈ جم میں
گولڈشن بھیتے ہو
ہاں
کتنا فیس ہے
پچاس ہزار
پچاس ہزار
مری کو
بس
ہاں وی کو
سال کو
ہوں
سال کو پچاس ہزار ہے ہمیں ایک مہینے کو ساٹھ ہزار ہے
ارے
اچھا اور کیا کر رہے ہیں
اب کھو گے کلا
ہاں میں بھی کھاؤں گا
ک م ل کھاؤ گے
نہیں نہیں
اچھا اچھا
آپ ہوگ کےلہ
ہاں میں نے کھایا
کتنا ولا
اسمال سائز تھا
ٹیوشن جاتے ہو
ہاں ٹیوشن گیا تھا ابھی آیا
اج تو مگر تج ج
ب ن وہ نٹ نٹ ک ٹیوشن
اچھا اچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو
کہس
ہ
ٹ یوگش
اچھا وہاں پر کون سا سر پڑھاتا ہے
ادھر پڑھاتا ہے مظفر سر
اچھا جاوید سر کو جانتے ہو
کون اجے دیوگن
ہاں
اس کو جانتا ہوں
اکشے کمار کو جانتے ہو
ہاں اکشے کمار کو بھی جانتا ہوں
وہ ہمارے اسکول میں نوکر بناہے آج
قسم سے
ہاں ہمارے پرنسپل
اسکول ہو جو
جونی سنس
جی
وہ بچچ وہ ب چلا دیتا ہے
ہماری پرنسپل میم کو جانتے ہو
ہاں
نہیں
ہ ہاں ہاں ہاں میاں خلیفہ وہ بج خلیفہ سے بڑی ہے اس کی
م رہے تھی
اس کو جان ہمارے اسکول میں جو وہ سر پڑھا تھا ہے وہ ٹیوشن کا سر گ وہ بچوں کو اپنی ٹانگ دکھاتا ہے
اچھا اور کیا کر رہے ہو
ابھی پرنسپل کے پاس
ب گ سڈ
جونی سنس بس
ولکم گ سنڈے
میں ابھی پرنسپل میم کے پاس پڑھ رہا ہوں مجھے ڈسٹرب مت کرو گا
اور بتاؤ ہم گئے تھے نا ادھر پکنک آپ کو بت ہم کہاں گئے تھے
ہاں کہ
چھتیس گڑھ
اچھا
ہاں وہاں پر بہت شیر ہے ہاں
ا
برس پوپر ہوتی چندن واڑی میں چھتیس گڑھ میں
ا چھترگاہ میں بھی برف ہے نا بہت
ہاں ادر پیٹا سہج
ہاں وہاں پر بہت پیٹا
آپ منتر لگی
آاں ٹاام میں اننجری آئی
یہ کون بچہ رو رہا ہے
کہ یہ پرنسپل میم کا بچہ ہے
ھ یہ مطلب بجربہ کیا ہے
ہاں
اچھا مں خلیفہ کا بیٹا جون سے
ہاں
اور نانی دیکھو کیا کر رہی ہے ہاں مؤنٹین ٹیو پی تھے
اچھا
تو تم جو نہیں س ستا تو ٹھ
ٹیوشن جاتے ہو
ہاں
سکول جاتے ہو
ہاں
کسی کے پاس جوسنس چپا ہاں
ہاں میاں خلیفہ ٹھیک تھی
ہاں
گ بچچا یہن بیچ رہ ہے
ہاں
یہ کون بچہ رو رہا ہے ہاں یہ پرنسپل میم کا بیٹا ہے اور کیا کر رہے ہو کپ ڈے لیں
ہاں
ہاں میں کی سئی ہاں میں میگی کھوئی
ہاں سب کچھ کھایا
کلا کھایا
چلا بھی کھایا
ابویا گھر
ہاں وہ ہے اس نے کیلا لایا نا اب میرا چھوٹا بھائی کھائے گا کیلا
اچھا اس نے دیا آپ کو کیلا
ا بھے گا نا میرے چھوٹے بھائی کو کلا
ہاں اس نے چھوٹے بھائین نے کھا اکیلا
ہاں آپ کھاؤ گے اس سے نہیں میں کاؤں گا ٹھڈا انڈا کھانا چاہیے وہ بہت طاقتورور ہوتا ہے
ہاں اور وشن جتے ہو
ہ ٹیوشن جاتا ہوں مظفر سر کے پاس
اچھا
ج
جونی بگت بستی ہو
اوکے بائے
ج مکلو یہ کر ج ت جل